ہلو ہلو وعلیکم اللام
سب کہریت
ہاں سب خریی
جی جی تو آج ہم قصبہ آئے سکون بنام شہر ا پ جوور کے بارے میں وہ کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں محترمہ
بالکل بالکل دانست مدو اور آلی جا سائمن میں ہوں آپ کا میزبان آج ہم اپنی زبان کی فصاحت اور بلاگت کے ساتھ ایک ایسے قدیم م طرب اور حیاتی موضوع پر احطا کرنے جا رہے ہیں جو انسانی تہذیب کے دو مختلف روپوں کو بیاں کرتا ہے ایک طرف وہ زمین ہے جہاں فطرت انگڑائیاں لیتی ہے اور دوسری طرف وہ کنکریٹ کا سمندر ہے جہاں انسانیت جدیدیات کے پرچم لہرا رہی ہے افکار کی اس روشن محفل میں آپ کا تہ دل سے اقبال ہے
جی جی بالکل محترمہ یعنی کہ جو آج ہم اسی نشست کا میور ایک ایسا اور درسنے کا بنیادی مسئلہ ہے جو صحب بھی فر مت کے دل کی قریب ہے یعنی کہ قصبہ یہ شہر تکادن یعنی گاؤں اور شہر کی زندگی کی تلنا میں دیہاتی سکون اور شہری رفتار کا وواجن اور ان کے انسانی نفسیاتی و سماج پر ہونے والے افثرات
بالکل بالکل سبحان اللہ کیا خوب کہا آپ نے جب ہم ان دونوں دنیا دوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ایک عجب تداد نظر آتا ہے گاؤں جہاں انسان کو زندگی عطا کرتا ہے خالص ہوا سادہ غذا اور اپنوں کا ساتھ وہی شہر انسان کا روزگار اور سہوولت دیتا ہے
ج
عالیشان مکانات جدید تعلیم اور مواقع مگر آج کا المیہ یہ ہے کہ شہر کی چکا چوت سے تاثر ہو کر انسان اپنے دیہات کو خالی کرتا ہو جا رہا ہے اور شہر کے شہر کا رور شہر کے ہجون میں شامل ہو کر اپنی روح کا سکون کھو رہا ہے اس نازک صورت حال پر آپ کے دنشت مندانہ خیالات کیا کہتے ہیں
بالکل اب نے بالکل درست فرمایا محترما یعنی کہ ایک ایسی کسم کس ہے جس نے انسانی وجہ کو تو اسو میں تقسیم کر دیا ہے یعنی کہ شہر دراصل ہمارے جسم کا مانند ہے جو مستقل حرکت میں رہتا ہے جہاں معیشت کا پہیہ گھومتا ہے اس کے بر اچھے کاؤ کی جو ہماری روگی مانند ہے جہاں سکون صبر اور ربانی بسات کاباس ہے اور جب انسان صرف جسم کو سنوارتا ہے اور روپ کو بونکا چھوڑ دیتا ہے تو وہ ذہنی اسبوتری کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم خدمت آئیے ہم اسی خدمت میں گاؤں کے اسن اور شیر کے اختیار کے تمام پہلوؤں کو نہایت گہرائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو دیہاتی زندگی سادگی فطرت اور مسارت یعنی کہ آب و ہوا کی جو طہارت اورر پرن اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ
بالکل بالکل کیا خوب فرمایا آپ نے سب سے پہلے ہم اس پاک اور تالف دنیا کا ذکر کرتے ہیں جسے ہم دیہات یعنی گاؤں کہتے ہیں صبح شادی جب پرندوں کی چہچہٹ سے آنکھ کھلتی ہے اور نسیم صبح بدن کچھ ہوتی ہے تو وہ منزر کیسا روح پروار ہوتا ہے
یع کہ ا بالکل آپ نے سحان اللہ کیا فرمایا یا نہیں دیا تو کہ جو اور ہوا میں جو شپا ہے وہ دنیا کی کسی بھی مہنگے اسپتال میں ممکن نہیں ہے وہاں فضا آلودگی اور کساب پت نہ کے برابر ہوتی ہے کھیتوں کی ہریالی سبزی کی بکری سبنم کے قطرے اور سادہ قدرتی تعام یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے نظام میں تمفق اور جو ہے بہت دل ایک خون کو مت دل اور ہموار رکھتی ہے وہاں انسان گھڑی کی سوئیوں کا غلام نہیں ہے بلکہ ہ وہاں قدرت کیلے کے ساتھ جینا چاہتا ہے سادہ خوراک محنت زندگی کی وجہ کے دیہات کچ افراد ہیں ت عمر توبانا اور اورار ایچ کے جو محفوظ رہتے ہیں مسرفات ہے یہ دلی ربت کے وارے ہیں ہ کیا کہ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ
بالکل بالکل گاؤں کا جو سب سے حسین پہلو ہے وہ ہے وہاں کے لوگوں کا ما سرتی ربط وہاں کوئی اجنبی نہیں ہوتا ایک گھر ایک کے گھر میں ملال ہو تو پورا گاؤں صرف ای گم ہوتا ہے بالکل ہم ہک بجنی دیہات میں مسترفہ تہذیب اپنی آب اور تاب کے ساتھ زندہ ہے وہاں کے لوگوں کو کے دلوں میں تکبر اور اداوت کی جگہ توجو اور ایک ک لاش ہوتی ہے نیم کے پیڑ کے ایسا سائے میں بیٹھ کر بالکل چوپالوں پر جو گپتگو ہوتی ہے اس میں دکھاوا نہیں بلکہ دلی محبت شامل ہوتی ہے جذات پات اور حیثیت سے پڑے اٹھ کر جب لوگ ایک دوسرے کی سکھ دکھ میں باہ باہ اہمی مدد کرتے ہیں تو وہ منظر انسانی بھائی چارے کی مثال بن جاتا ہے گاؤں انسان کو انسانیت کا اصلی سبق سکھاتا ہے شہری دنیا معاشی مواق ترقی اور جدیلیات علم و ہنر اور روزگار وسیع مواقع کے بارے میں کچھ مجھے بتائیں گے
جی جی محترمہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا یعنی کہ شہری دنیا اور جو معاشی مواقع ترقی اور جدیات اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اور علم او ہنر اور روزگار کے وسی کہ یعنی کہ جو یہ تو ہوئی گاؤں کی عجمت یعنی کہ مگر سکے کا دوسرا رخ بھی ہے یعنی کہ شہر وہ مقام ہے جہاں انسانی جانت ن آسمان کو چو ہے بڑی بڑی سنتیں یونیورسٹی جدید تقرین اسپتال یہ سب شہر کا ہی توشن ہے اور یعنی کہ ہم اس حقیقی سے انکار کرنا محال ہے کہ شہر دراصل کصاب ہنر اور ترقی کا مرکز ہوتے ہیں ملک کی مسد کو چلانے والا پہیہ شہر میں ہی گھومتا ہے جو نوجوان سالت میں کو اور اجوانا چاہتے ہیں اونچے اونچے خو آاب دیکھتے ہیں ان کے لیے شہر روزگار کی بنت مواقع فراہ فراہم کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکنالوجی مصنوعی جہانت ڈیجیٹلٹ انفراسٹرکچر اور جو گمبھیر بیماریوں کے علاج بہترین تب بھی سہالتیں آدی جو ہیں شیر انسان کو مستقل مزج آگے بڑھنے کے لیے مدد کرتی ہیں آزادی فکری اور و کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
بالکل بالکل شہروں میں ایک اور خاصیت ہوتی ہے ووھتا یہاں مستقل خطوں اور سنسکرتیوں کے لگ ایک ساتھ رہتے جسے سورج کا دائرہ وسیعح ہوتا ہے
جی جی بالکل تو بالکل آپ نے درست فرماع شہروں میں انسان کو ابترادی آزادی ملتی ہے اور وہاں تنگ نظریات اور بوڑھی بادتا کا دباؤ جو ہے کم ہوتا ہے اور جو لوگ نئے وچار نئی تہذیبوں اور نئے اب سرکار کا استقبال کرتے ہیں وان پشٹھ بھمی کے لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان بھیتر سہنشیلتا عالمکریات کی بھانا پیدا ہوتی تی ہے شہر جو ہے ایک جدید اور پرگتیشیل سانچے میں ڈالنے کا کاریہ کرتا ہے شہری مسائل اور ہجرت کا عالمیہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کنکریٹ کے جنگل اور مسارتی تنہائی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں
بالکل بالکل کیا درست فرمایا آپ نے اس ترقی کی قیمت سجت بھاری ہے آج کے شہر کنکریٹ کے جنگل بن چکے ہیں ہا میں جہر گھلا ہے پانی دوشت ہے اور انسان چوبیس گھنٹے ایک اندھی دوڑ میں بھاگ رہا ہے
بالکل بالکل تو یعنی کہ جی جی تو مطلب دیکھتے جا رہے ہیں کہ شہری زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے مسا تن یعنی عالشان بہ منزلا عمارتوں میں رہنے والے پڑوسی ایک دوسرے کے نام تک سے بھی خبر ہوتے ہیں بارش سےیں موصو ہو چکی ہیں اور جس میں مطلب پرستی شامل ہے یعنی ہر وقت کا تناؤ شدید مق مستقبل اور مشینی ر انسانی کو جین گپت اور افساد کی گہری دلدل میں رک کھیل رہی ہے مگر جو ہے انسان حالیشان مکان میں رہتا ہے تو ہکھاد د ل سکون کہ ایک کرن کے لیے ترستا ہے شہر میں بہت اسک تو ہے مگر آتمک شانتی گایا ہویا
بالکل بالکل ہجرت کا ن سو اس سب کا ایک اور المناک نتیجہ یہ ہوا کہ دیہات میں بنیادی سہلیتوں کے اباؤ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہجرت ہو رہی ہے جسے گاؤں سنے ہو رہے ہیں اور شہروں پر دباؤ حد سے زیادہ بھی بڑھ رہا ہے
بالکل بالکل محترماں آپ صحی فرما رہے ی کہ جو اس سدی کی سب سے بڑی سنگین مسئلہ یہ ہے کہ جب دیہات کے با چالیت نوجوان روزگار اور بہتر حیات کی تلاش میں شہروں کی طرف اجارت کر ہیں تو جو گاؤ اس طر کا رک جاتا ہے یع کی جو گندی بستی بے روزگاری سسادھنوں کی قلت آدھی پیدا ہو جاتی ہے تو یہی ہے کہ ہمیں شہر اور گاؤں ایک الگ الگ ان کے فائدے ان کی الگ الگ ہے یعنی کہ آج ہم نے اس کے بارے میں بات کی تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنیہ واد خدا حفیظ
شبحان اللہ کیا خوب کہا آپ نے آپ نے دونوں دنیا دنیا دو ت نہایت ہی بےلاگ اور مکمل آئینہ پیش کر دیا ہے آئی ہے اب ہمارے شائمن کے لیے کچھ ایسی
جی جی خدا خدا آافظ
خدا حافظ
جی